ہلو
ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سکری اتی
ہاں سب خہریت ہے آپ بتائیے
نلہ گ رہ
او
براب د ہو گیا
ہیلو
ج آوازیں نہیں یاری
آپ کی تھوڑی کم سی آواز آ رہی ہے صحیح سے بولیے
اچھا اچھا
ہوں اور اب ٹھیک ہے
ہاں جی سب بڑھیا ہے اللہ کی رحم ہے آپ سنا ہے
ہاں ہاں امی کہہری ہوتا ہے آپ بتائیے اور امی ابو ٹھیک ہے گ
بالکل بالکل بڑیا
ہوں
ب ہم مطل بات کریں گے
اب کی تھوڑی آواز تھوڑی ٹھیک نہیں آ رہی ہے صحیح سے بولیے
اچھا اچھا اب صحیح آ رہی ہے
ہاں آپ ٹھیک آ رہی ہے-
جی تو ہم آج- مطلب موسم کے بارے میں تھوڑا گفتگ کریں کہ- جو موسم ہے اس کا مطلب- ہمارے پریاور پر کیا پرباؤ پڑتا ہے اور-
جی-
جی تو اگر بارش صحیح سمے پر نہ ہو- تو اس کے مطلب کیا وہ ہو سکتے ہیں دشپرباؤ-
تھوڑی آپ کی آواز تھوڑی ٹھیک نہیں آ رہی ہے بولی دوبارہ سے بولیے-
ہاں جی مطلب ابھی بھی اب تو صحیح ا رہی ہوگی-
ہاں اب آ اب ٹھیک آ رہی ہے بولیے-
ارے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مطلب ہمارے جو ہے- پریاورن ہے اس میں اگر بارش نہ ہو صحیح سے- تو کیا پربؤ پڑیں گے اس کے اگر- صحیح سم پہ بارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا مطلب فصل کے بارے میں اور یہ-
ہاں یہ ہوا کہ جیسے بارش ٹھیک سے نہیں ہوگئی تو کسان کے- جیسے کوئی کسان فصل کر رہا ہے تو وہ فصل نشٹ ہو جائے گی اور جیسے- کے- یہ اس پانی پہ نربھر جو جیو جنتو ہیں یا جیسے آپ ندیوں کو دیکھ لو اس میں- مچھلی وغیرہ یا وہ رہتی ہیں- تو پانی نہیں پڑے گا تو وہ بیچاری مر جائیں گی کی وہ ندیاں سوکھ جائیں گی پانی نہیں پڑے گا تو- اور جیسے ون ہے ان کو بھی تھوڑی- پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان میں جو پیڑ اپستت ہے وہ بھی سوکھ سکتے ہیں-
بالکل- بالکل آپ نے صیح فرمایا- محترما تو جی- ہم دیکھتے ہیں کہ پانی تو بالکل ضروری ہے کیوںکہ- اگر پانی نہیں ہوگا تو جو- فصل ہے اس کو بھی انتسوھا ہوگا اور جو- پینے کے پانی ہے اس میں بھی کم آئے گی یعنی کہ- جیون میں اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ- اگر کوئی ویکتی ہے وہ صحیح سمے پر پانی نہ پیے تو- وہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے اور- جی آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پانی ہے وہ کتنا خراب ہو چکا ہے- اور جی کیونکہ پانی پینے لائق بت ہی نہیں ہے کہیں کھارا پانی- تو کہیں میٹھا پانی ایک جگہ-
جی-
پانی جو ہے ایک جیسا نہیں ہے-
اور فرمائیے?
جی -جی بس بڑھیا ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے اپ بتائیں اپ کیسے ہو-
ہم بھی ٹھیک ہیں اور آپ اسٹڈی-
جی بالکل اسٹڈی بھی چل رہی ہے- اس سمے تھوڑا سرکاری نوکری کی ہے وہ تیاری کر رہے ہیں اور اب- پت ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا کیا چل رہا ہے جیون میں
ہاں میرے بھی پڑھائی چل رہی ہے گریجویشن اور جیسے کوئی کمپٹیشن ایگزام آتا ہے تو وہ دے لیتی ہوں لیکن ابھی تو میں نے ایک ہی دیا ہے جیسے کہ ہم جیسے ویکنسی آ رہی ہے اور ہر ہر ویکینسی اس فارم ڈالتے ہیں اور پڑھائی ہونا تو پھر کیا فائد ہے اس سے
بالکل بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا ہے اگر مطلب پڑھائی نہیں ہوگی تو صحیح بات ہے کیونکہ پڑھائی بھی ضروری ہوتی ہے
جی
ہ جی اور فرمیں کہ مطلب پڑھائی کے بارے میں آپ کا کیا روٹین ہے کیا ہے جیون دینک دینک کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں
ہاں پڑھائی تو بہت ضروری ہے پڑھائی کے بنا تو کچھ نہیں ہے ہماری زندگی میں اب جب ہمارے زند پڑھائی نہیں ہوگی تو نہ تو گھر میں سمان ملے گا نہ نہ م رشتے داروں میں نہ یہ گاؤں یا بستے میں کہیں پر بھی سمان نہیں ملے گا
جی جی بالکل بالکل
ہوں
بالکل بالکل صحیح کرروا رہے ہیں آپ کیونکہ کہ جو ہے پڑھائی تو بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا جو کرئر رہتا ہے وہ بھی پڑھائی پر ٹک کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم صحیح سے پڑھائی نہیں کریں گے تو جو ہمارے کرئر آپ س وہ بھی بند ہو جائیں گے اسی لیے پڑھائی کا بھی اہم رول ہوتا ہے کرئر بنانے میں
جی بالکل صحی پروا رہاے ہیں ویا
ا تو مطلب مطلب آپ کے انوسار جو پڑھائی ہے وہ مطلب آج کل جو بچے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں مخرو ہو رہے ہیں انسٹا فیس بک اور یوٹیوبک میں کھو چکے ہیں لیکن وہ پڑھائی کی طرف اتنے مقرر نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو پڑھائی کی طرف آگ کر سکتے یا مقرر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا
ان کو آکرشت کرنے کے لیے ان کے ممی پاپا کو ان بچوں پہ دھیان دینا ہوا کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں ان کو فون کم دینا چاہیے فون کم کیا آ گیا ابھی تو اتنی عمر نہیں ہے ان کی کہ فون سے یا آن لائن کلاس لے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ابھی تو ان کی عمر ہے صرف پڑھنے کی تو ان کو صرف پڑھائی کی چیزیں دیں یہ سوشل میڈیا فون وغیرہ ان سے تو دور ہی رکھنا چاہیے ان کو
بالکل بالکل
تو یہی ٹائم ہے پڑھنے کا یہی ٹائم ہے پڑھنے کا اور سے اس سے سوشل میڈیا برباد کر دو تو پھر پھر کیا یہ ٹائم آنے والا تھوڑی ہے
جی جی جی بالکل بالکل کیونکہ سمے جو ہوتا ہے وہ کسی کا مطلب پابند نہیں ہوتا کیونکہ سم جی سمے کے انسار ہی ہمیں سبھی کاریہ کرنی چاہیے کیونکہ بنا سمے کے کار جو کر تو پھر اس میں وہ لہجہ نہیں رہتا کہ جو سمے پر کرنا چاہیے اسی لیے ہمیں سمے پر سار کاریہ جو ہے نپٹا لینی چاہیے
ج
جی اور فرمائیے کہ جی بس بس سب ٹھیک ہے اور آپ بتائیں کہ ادھر موسم کیسا ہو رہا ہے آپ کی طرف
ہاں کبھی کبھی تو بارش کا موسم ہو جاتا ہے اور کبھی دھوپ نکل آتی ہے صحی ہو رہا ہے کچھ د نو ں سے
اچھا اچھا جی تو کھانا پینا ہو گیا آپ کا
ہاں ہویا
جی اچھی بات ہے
اور آپ نے کیا سوچا آگے لائف میں کرنے
جی تو مطلب یہی ہے کہ اب ہا جو آگے اسٹڈی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنا اور باقی جو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور اور ویکنسیاں آئیں گی یا تو پھر اس کے لیے اپلائی کریں گے اور پڑھائی کرنا بس یہی ہے
یہی ضروری ہے جیون میں سب سے زیادہ
جی جی بالکل بالکل تو مطلب آپ کی ہبی کیا کیا ہے مطلب
کیا
جی مطلب آپ کو کیا پسند ہے ہابی یعنی کیا کرنا پسند ہے جیسے کہ پڑھنا یا کھیلنا یا کچھ کیہ کرنا جس میں آپ کو اچھا لگے من کرے ایسے کچھ
ہاں سب سے زیادہ تو پڑھائی میں ہی صحیح لگتا ہے
جی جی
ھم ھم کھیلنا تو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے
جی کیونکہ ہوابی ہوتی ہے نا سبھی کی شوق یعنی کیا کیا شوق ہے آپ کے
ہاں ہاں ہاں
جی تو مطلب آج کل جو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے
ہوں
کل غلط نشے نسوں کی طرف نسوں ہیں وہ جو کہ ان میں پڑھ رہے ہیں غلط طریقے کی عادتیں ہیں لگ رہی ہیں ان کو اور چوٹی جی عمر میں ہی نشے کرنے لگ رہے ہیں تو ان کے بارے میں کے کیا کہنی ہے کہ وہ مطلب کیسے ان کو کرا جائے
یہ ہے کہ ان کے ماتا پتا کو دھیان دینا چاہیے اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیسے دیتے ہیں تو ہمارے بچے ان پیسوں کا کر کے آ رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں انہیں اتنا دھیان دینا چاہیے اور ان کو پیسے بھی اتنے ہی دینے چاہیے جتنے کہ مطلب ان کی عمر ہے جیسے کوئی بچہ ہے اور اس کو اس کی عمر ہے بارہ تیرہ سال اور اس کو پیسے پکڑا رہے ہو پانچ سو تو پھر اتنے پیسوں سے اس کو دے کے کیا کرے گا وہ اس کے ضرورت کے حساب سے پیسے دینے چاہیے ا پ پوچھنا بھی کہ کس لیے پیسے چاہیے کس لیے نہیں
جی بالکل بالکل بالکل آپ نے دوست فرمایا گنت صحیح ہے کیونکہ اگر جو بچے ہیں وہ ان کو پوچنا بھی ضروری ہے کہ کیا خرچ کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے کیونکہ اگر ہماری نظر ان کے کی ہر حرکت میںہ رہے گی تو وہ بھی اتنا غلط طریقے سے پھر اس کو یوز نہیں کریں گے
جی
جی تو آج آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہو ن آفس
خدا حافظ